ہلو بھائی گڈ آفٹر مورننگ کیس ہو
میں اچھا ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
آج ایک کہانی پڑھتے ہیں یار ایک کہانی پ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم گ زمالہ کی بات کرتے تو آگے ہم کہانی کو پنچی دیتے جس میں تم بھی میرے کو بتانا میں تمہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے رام اور تو دوستی اور جیون کا سندر پرسنگ پر جی کہا جاتا ہے انسان کی اصلی پریشا تب نہیں ہوتی جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بلکہ تب ہوتی ہے جب میں کچھ چکا ہوتا ہے یہ کہانی ہے رامور کالو کی جن کی دوستی کا مثال آج بھی چند رام پور ایک چھوٹے گاؤں سے ندی جاتی ہے چندن پور ندی کے کنارے بسا ایک ایسا خوبصورت گاؤں تھا جہاں ہریالی کے بھرپور تھے لیکن آدنک سکھ سوھا اور روزگار کے سن گیر سیمت تھے
اس گاؤں میں دو الگ الگ سوباؤ کے پشٹھ بھمی کے لڑکے رہتے تھے تھے رامو اور کالو رامو سوباؤ سے شانت گمبھیر اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا لڑکا تھا اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سادگی اور آنسو میں کچھ کر گزرنے کے کا سپنا رہتا تھا
ہوں
دوسری اور کالو تھا اتساہ سے برا چلولہ تھوڑا جلد باز لیکن دل کا بیحد صاف اور وفادار رامو ج جہاں دماغ سے کام لیتا تھا وہی کالو پورے دل پوری طرح سے دل کا امیر تھا دونوں کے پریوار کی آرتک استھتی اچھی نہیں تھی لیکن دونوں کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی
بچپن کی یاد ہے وہ دوستوں کی گاؤں رام اور کالو کی دوستی بچپن میں گاؤں کے سرکاری اسکول کے میدان میں شروع ہو گئی تھی اسکول میں بھلے ہی پڑھائی بہت اول نہ رہے لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے
ایک بار کی بات ہے ندی کے پاس گاؤں کے پاس ندی میں بھاری بارش کے کارن باڑھ آ گئی گاؤں کے بچے بچے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے اچانک کالو کا پیر پھسل گیا اور وہ تیز دھارا میں بہنے لگا کالو کو تیرنا نہیں آتا تھا وہاں موجود سبھی بچے ڈر کر بھاگ گئے یا چللانے لگے لیکن رامو نہیں بھاگا اس کے بنا سوچ سمجھے ندی میں چھلانگ لگا دی رامو چھوٹا تھا لیکن اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک پیڑ کی لٹکتی ہوئی جڑ کو پکڑا اور دوسری ہاتھ سے کالو کو تھام لیا
اس دن رامو نے صرف کالو کی جان بچائی بلکہ دونوں نے ایک دلوں کے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم کر کر دیا جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں توڑ سکتی اسی اس دن کے بعد گاؤں میں والے کہنے لگے رامو اور کالو شریف دو ہے پر جان ایک ہے
جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کی دوستی اور گہری ہوتی چلی گئی وے گاؤں کے اونچے پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنے بھوشیہ کے سپنے گنا کرتے تھے
راموں کا سپنا تھا کہ وہ خوب پیسے کمائے تاکہ اپنی بڑی ماں کا علاج کرا سکے اور کالو چاہتا تھے کہ اس کا اپنا ایک بڑا کاروبار ہو جس سے گاؤں کے لوگوں کو باہر کام ڈھونڈنا جانا نہ پڑے مطلب اس میں وہی کہانی بتائی گئی ہے کہ رامو جو تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں ایک بزنس مین بنوں اور کٹو جوتا وہ چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا سا کام ڈھونڈوں اور میرا کام لگ جائے گاؤں کا سنکٹ اور شہر کی پلن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا جب رامو اور کلو اپنی کشور وستا کو پار کرتے ہیں تب چندن پور میں لگاتار تین سال تک بہن کر سوکھا پڑا کھیت سوکھ گئے کنو خالی ہو گئے گاؤں کے پشو اور پکشی پانی اور چارے کے بنا مرنے لگے گاؤں کے کسانوں پر قرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا رامو کے پتا ایک چھوٹے کسان تھے اسی سدے میں برداشت نہیں کر پائے اور بیمار ہو کر چل بسے ابراموں کے کندھوں پر اس کی ماں اور چوٹی بہن کی ذمہ داری آ گئی وہ کالو کے گھر کی استتی میں بدتر در ہو چکی تھی اور اس کے گھر میں کھانے کے لالے بھی پڑ گئے تھے
ایک شام پیپل کے نیچے پیپل کے پیڑ کے نیچے دونوں دوست خاموش بیٹھے ہوئے تھے آسمان میں دھول اٹھ رہی تھی بادلوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا کالو نے بھاری آواز میں کہا بھائی رامو اگر ہم اس گاؤں میں ہی رہ رہے تو ہمارے پریوار بھوک سے مر جائیں گے ہمیں کچھ تو کچھ کرنا ہوگا
ج رامو نے آسمان کی طرف دیکھا اپنی آنکھوں اور آنسو پہنچے اور کہا تم ٹھیک کہ رہے ہو کالو ہمیں شہر جانا ہوگا سنا ہے مہانگر محنت کرنے والوں کو کام مل ج ملتا ہے تو وہاں کام آئیں گے اور اپنے گھر پیسے بھیجیں گے اگلی ہی صبح دونوں دوست اپنی پیٹھ پر ایک پرانا دولا ٹانگے اپنی مات آشرواد لے کر شہر جانے کے آخری بس سوار ہو گئے ان کے پاس جیب میں بہت کم پیسے تھے لیکن آنکھوں میں اپار امید تھی شیر کے تپیڑے اور کھڑا سدرش
مہانگر کی دنیا چندن پور سے بالکل کل الگ تھی یہاں گگن چمبی عمارتیں تھیں گاڑیوں کا ش چور تھا اور لوگوں کی ایک ایسی بھیڑ ھی جس کے پاس کسی دوسرے کے لیے رکنے کا سمے نہیں تھا شہر آتے ہی دونوں کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ان کے پاس نہ تو کوئی بڑی ڈگری تھی اور نہ شہر میں کوئی پہچان شروعاتی کچھ دن دونوں نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سو کر گزارے تو تھوڑے بہت پیسے گھر سے لائے تھے وہ دھیرے دھیرے
کتنا سندرش ہے اگر ہم پڑھائی نہیں کرتے تو انہوں نے دو دن پلیٹ فارم پہ سو کر گزارا اگر وہ پڑھائی کرتے تو وہ دو دن ٹرین میں سو کر اچھے سے ازارتے
ہوں اور ان کو کہیں نہ کہیں کام مل بھی جاتا
بالکل بالکل بالکل
دو دن تک انہیں بک رکا رہنا پڑا بھوک سے ویاکل ہوگ کور کالو کا حوصلہ ٹوٹنے لگا اس نے روتے ہوئے کہا رامو ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے اس سے اچھا تو ہم اپنے گاؤں میں ہی تھے
رامو نے کالو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا دریہ رکھ بھائی در کی ایسی چیز ہے اس کو رکھ صبر صبر کرے گا تو اس کو سب کچھ دیتا ہے اوپر والا شہر میں ہمیں پرکھ رہا ہے اگر ہم آج مر ہار مان گئے تو ہماری ماںؤ کا کیا ہوگا کل صبح ہم پھر کوشش کریے اگلے دن رامو کی سوج بوجھ کام آئی اس نے دیکھا کہ شہر میں ایک بڑی بہت بڑی کنسٹرکشن سائٹ عمارت بننے کی جگہ پر مزدوروں کی ضرورت ہے دونوں وہاں پہنچے اور ٹھیک دار کے سامنے ایک جوڑا کام مانگا ٹھیک دار نے ٹھیکدار نے ٹھیک دار نے ٹھیکدار نے ان کی کم عمر دیکھ کر پہلے تو منا کیا لیکن جب رامو نے کہا کہ وہ آدھے ویتن پر بھی کام کرنے تیار کرایا تو ٹھیک دار مان گیا
شروع ہوا دونوں کا کٹن شرم صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات تک دونوں دوست سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے ایٹڈ ہوتے اور چل چلاتی دھوپ میں کنکریٹ ملااتے بےحد کام بےحد تھکا دینے والا تھا ان کا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے لیکن رات کو جب وہ ایک جگی سی جھوپڑی میں واپس آتے تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر اپنی ساری تھکان بھلا دیتے وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ گاؤں بھیج دیتے اور خود سوکھی روٹی کھا کر گزار کرا کرتے
بالکل تو اب یہ میرے کو بتاؤ کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے
یہی کہ دوست ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہے اور کبھی بھی ہار بار نہیں ماننی چاہیے سے کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں ماننی چاہیے
اب میرے ایگزامپ میں آپ سے ک کوشچنوچھتا ہوں کہ انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے کیا اسے دوبارہ انوبو پریکٹس کرنی چاہیے یا اسے وہ کام چھوڑ دینا چاہیے
ہار تو نہیں ماننی چاہے اس سے دوبارہ ٹرائی کرنا چاہیے جی سے کئی بار ٹرائی کر ایک بار تو ہو ہی جاتا ہے پھر
زندگی میں پڑھائی ضروری کیوں ہے
کیونکہ آج کل ہر کام پڑھائی سے ہی تو ہوتا ہے باقی دیکھو اب جیسے کوئی جھاڑو نکالنے والا بھی ہوگا نا تو اس کو بھی وہ دسویں تک پڑھا ہوا ہونا چاہیے نا سرکاری نوکری میں بھی تو یہ دیکھ لو آپ
بالکل اب بالکل جیسے ابھی ہم نے ہ بالکل جیسے کہ ہم ہم نے ابھی رامو اور کالو کی ہم نے یہ کہانی پڑھی ج میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر وہ پڑھائی کرتے ہیں تو ایک وہ لگژری ٹرین میں جاتے شر وہاں ج کے اچھا اپنا بزنس کرتے کام کرتے تو ان کے ماتا پتا بھی خوش رہتے لیکن دیکھا انہوں نے نہ پڑھائی کرنے کا سندش انہوں نے پڑھائی نہیں کی اور نہ پڑھائی نہ وہ سے انہ ریل پہ پٹ رل اسٹیشن پہ سونا پڑا دو دن وہ بھوکے بھی رہے تو ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں پڑھائی ا ویری موسٹ امپورٹینٹا لائف دو مطلب ہوتے ہیں ایک لرننگ کا ایک ارننگ کا ہم لرننگ پہلے کر لیں گے تو ہم بعد میں ارنگ کر سکتے ہیں اگر ہم پہے ارنگ کر لیں گے تو بعد میں ہم لرننگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ارنگ کا چسکا لگ جائے گا پیسے کمانے کا چسکا لگ جائے گا اور ہم پہلے ہم لرنگ کر لیں گے تو ہم بع میں بیٹھ کے اپنی کمائی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے رامو ہم اپنی آگے پڑھائی جاری رکھتے ہیں تو آج کے لیے ٹھیک ہے
ٹھیک ہےت